ہیلو کیاسن پے
ہاں سن پا رہے ہیں
اچھاچ اور ب نام سے کب
ہاں آئدے ا
اچھا اچھا تو میں نے سنا ہے آپ کے یہاں پر گاؤں
ہاں باتور دو اچھا ہمارے آ تو
ہ ہ موسم ایک دم ٹھنڈا ٹھنڈا ہوگا ہاں ہاں برس کا سمم ہ رؤ ہوں آف سب لطہ خہلیت ہیں
فیک سب خ رہیے ت ہاں
ہ یہاں تو ابا امی اب بھی ہے نہیں
اچھا ہمارے تو کاانا کھانانا کھ کے سو گ ابا آپ بھی تو
ہوں ہوں
بپال چتالییک اور بیگم صاحبہ کیسی ہی
بی دم بھائیا لگی رہےتی رت گ کرنے میں اس کو بہانا چاہیے پڑھنے کا
ہاں پھر ا لڑ گیں
ہاں ہم کائی ت کام لگنے
اچھا ہاں بسم اللہ ہو گیا آپ کا ہو گیا بسم اللہ
ہاں بیس منٹ لے آ ہو گی دگا کے بریان تھاے
اچھا ہم ہمارے یہاں تو
ہ بستر پکڑ لی ہے
ہاں برچک ب چکن بریانی چلی ہوگی بنی ہوگی ناپ کٹیی
ہاں ہاں چن بریانی
ہاں ہاں
بی ایم فائر سے ہوئی ہے لڑائی ہوں خودم آ کےیرا خود
ہ ا ہماری بھی ہمم تو گئی ہے اپنے ا بو کہ
اچھا ودل کیا ہے صحی ہے
ہاں ت
جان دیا کروں ہ
تے
ہاں گھومنے دیا ر بہت ضروری ہے گھومنے کے لیے
اپنی اپنی بیگوں کو بھی بھیج دیا کرو کہیں گھومنے کے لیے سبھی تو لگتی ہے
ہاں گ ٹھیک ہےٹیک ہے میں تو بولتا ہوں ب لے جایا تھا کبھی کہیں نہ کہیں بادل کیا ہوا اس کا کام ہی موتر م مٹا ہ کا باو ایس تور سے کوئی لڑتا ہے
ہاں
توو نا ایسے اپنی سورس بھی لڑتا ہے ہ اور شہر سے لگتی ہےت شوہر کیت سمے ت
وہئی تو بات ہے گھمانے لے جاتے نہیں ہیں بیگم سائے آگو
اب گھومتی رہے گی جا پڑ کررم گومتی رہے گی گومنے گ گنے ا آپ بھی دیک دیتا جائے گی کسی نہ کسی کے ساتھ تو جائے گی ہ
اب ایک ایک کام کرو کبھی مکہ مدینہ چلے نا سق بیم
مک م ج لھپ لتا بوولے کہ میرے کو چالیس ہ کرنا ہے اب چالیسال میں نے ب تین دن وال چ گارہ چالیسٹ دمی ہ چالیس کون کرے
تو مرم کے ونا میں چلنا ہے نا
وہ بولی تو میں چالیس سال کرا گا چالیس سال سے تین م والا ٹھیک ہے
ہاں تو چالیسا اب وہ روزا روزہ ہے نا وہئی تو ہاں ج سب دل ہو ہوی
مر رہا ہوں گ مہینے میں تو سبھی لوگ جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں جاؤں گا میں تو
ہوں
رمضان کے مہینے میں
ہاں رمضان کے مہینے میں ہی جانا ہے رمضان کے مہینے میں جنا چاہیے ہے ہ ہوں
اور وہ رویلا اببل کے مہینے میں تو نکاح ایسا ہے ان کا
ہاں
ہ ان کا کوئی
وہ والے وہ وال
ہاں ہاں رویلا ہاں رویلا ابل مہینہ ہے نا اس میں ن کاائے
او ہو ٹیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیں گے
ہاں دیکھیں آپ کو بلائیں گے
ہاں اس میں ملیں گے دونوں ملیں گے نپؤں میں
اور کیا بیگم صاحبہ کو لے کے آنا ہے ساتھ میں
جپم بھائی جت س آ گ نہیں آئے گی تو س جیاا اھ ہ
ہاں
دیک عزت نہیں کچھ نہیں ج س کٹ جات ہے
ارے سور کی عزت تو بورتی وہی ایسی آاتنا ہے
ج سکتی آپ تمہارے بیگم سا
ال ہماری بیگم صاحبہ تو پیر دباتی رہتی ہیں آرام سے
ا یہ ہ پ پ بت بال
ہاں قسمت سے ملتی ہے بیگ ہم صاحبہ ایسے
ہاں قسمش سے ملتی ہے ہماری تو
وہی تو ہے
ہ ہوں ہاں سر کیریر ان
ہاں کریی مسجد وغیرہ گئی ا نہیں
ہ مچ ہاںاںب ن ہ ن تین جن با س ب گ نہیں تھا ہ ہ ہ ہوں اب تو اس کا سکل گھر میں سر بسر
نہیں ایسے ہماری بھی ہم سا تو سب کرتی نہیں ہے
ہ سب ستی رہتی ہشہ اباس ل ج ہے امی سے لڑے آئے کاما کام
اچ اچھا امی گان تو آرام سے وہائی کھا پی کر کے کوئی دے د ہے
نہیں یہ تو نٹتی رہتی ہے ہم سےب ب ک کسی کو لڑنے کا
وہ تو ہممی جان تو بیگم ساس خوب
اچھا ہمارے مگو کرتی رہتی ایک دوسرے کیمتنا کسی کتنا یہ ب سبو پ
ہاں وہ تو ہوتا ہی ہے سبھی کی بیگم کرتے ہیں ایسے تو ایک دوسرے کی جلی
ہوں ہوں نہیں گپ صبو بگاڑتا ہے پے پوار کو بھی
تو
جی
اورم پھر بھی دھیان رکھا کرو بیگم صاحبہ کا
ب پے ن ہاں ادھر جائے گی ابھی رہنے تھ رہنے
ا
ہوں بم پد رہے
اور اقبال اقبال کا کیا ہو رہا ہے
ہ ہ ٹھیک ہے
اچھا تو اکبال کو ساتھ نہیں لے گئی بیگم صاحب
نہیںائ نہیں ادیال پر اتوار کرتی ہے غصہ کرتی ہے بھڑکتی ہے
ہاں
ہوں ہ
پھر تو اقبال کیا کیا اقبال پہ کیا غصہ کرتی ہے
بولتی سکال نہیں ملتی ملتی ہے وہ نہیں ملتی ہے
تو ب تو سبھی گی م د ایک سکل تو ج ج توور ہے کہ ابو پ جائے گ
ابو پہ جائے گ کھلا پہ جائے گی
ہاں وہ تو کہیں تو وہ تو جائے گا ہی
ہوں
تو بڑییا ایکوال کی اور ایک بال تو ہو گیا ہوگا آٹھ دس سال کا
ہاں ہاں ہو گیا ہو گیا ایٹ ایئر کا ہو گیا
ہاں آ پھر تو یہ ٹھیک
ہ ہوں اچھا
وہ بھی اپنی امی جان کاٹ لیتا ہے سب
ہاں ا پتا ہے ہمارا تو رجج ہے نا رج ب تود دم م زیادہ ہے
اچھا
ہاں
ہوں ہ
کطر کطرک کھا گیا تھا میرے کو
اچھا اچھا
ہاں بیگم صاحبہ نے خوب پٹائی کری اس کی پھر تو پھر تو رون لگا
ہاں کتی مم ہو تھ نا ا ب س ٹھیک ہے
آ تو یہگ ایک بار شادی نہیں ملیں گے یا وہ تو
ہاں اللہ تلہاتا
اور کرلہ سب سنائیں گے سب کی
ہوں سپ س
ہوئی تو ہے اللہ
ریتا اس کے سب فلی چار گ ٹھیک ہے نا اس کی وجہ سے
اور اور تو بڑھیا ہے سو رہے ہیں خیریت میں سب کچھ اچھا ہی چل رہا ہے اللہ کی دعا سے
ہو گیا اور سب کھیریے تو چاہیے خیال ل جائے
ہاں وہارا بسم اللہ ہو کر کے آرام سے پڑے ہیں اب تو چار پانچ گئے
ہ ہ کوچ نہ کوچ بس پرابلم پ ہاں اوکے
وہ تو پروابلم تو ہوتی رہتی ہیں
ال چان گت
بو تھ ہے
ہوں
اپ دیکھیں کیا ہوتا ہے
چ سب کچھ ہوگا اللہ تعالی کی
ہاں ہاں ہاں
ہوں ٹھیک ہے س بائی جان خدا حافظ ہے نا
کدابس
اوکے
ٹھیک